وعلیکم السلام کیسے ہیں آپ
بڑھیا ہیں آپ کیسے ہو آپ کی امی ابو جان کیا
ج بس بس سب بہت اچھے ہیں یہاں پہ سب ٹھیک ہے اور ادھر سب خیریت
کیریت ہیں
ہاں اور بتائیے کیا چل رہا ہے آج کل
نہیں کرنا
ہ اور موسم اتنا خراب ہو رکھا ہے آج آج تو بارش کا موسم بنا ہوا ہے تو بڑا گرمیاں پڑی ہوئیھی تھی تو آج کل نا موسم صحیح ہو گیا ہے ویسے
ہاں صحیح آپ کی طرف کیسا ہے
نہیں یہاں نا بارش ہو رکھی ہے بہت زیادہ دو دن سے روز مطلب دو دن سے رک ک نہیں رہی ہے جیسے رمجھم رمجم ہوتی ہے نا ایسے بارش ہو رہی ہے بٹ ایک دیکھے تو ٹھیک بھی ہے کیونکہ نا بڑی گرمی ہو رکھی تھی تو اس کی وجہ سے بڑی بیماریاں وغیرہ فیور وغیرہ وائرل چلا ہوا تھا تو ابھی یہ ہے کم سے کم موسم ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں پھر ٹھیک ہو جائیں گی
وہ بھی صحیح اب ٹھنڈا موسم ہو گیا نا بارش کی وجہ سے تو کچھ پروابلم نہیں آئی گی
بس بس یہی ہے ورننا تو دیکھو آپ اسسپتالوں میں جا کے اتنا برا حال ہو رکھا تھا اتنی پریشانیاں ہو رکھی تھی جس کو دیکھو اس کو ہی وائرل جس کو دیکھو اس کو فیور ڈاکٹرزن بھی کہ کہہ رہے تھے کیا کرے یہ اتنی گرمی ہے نا اس کی وجہ سے وائرل پھیلا ہوا ہے
وہ وہ معلوم نا آپ کو کس وجہ سے گرمی پڑ رہی ہے نا وہ اپنی وجہ سے گرمی ہو رہی ہے جیسے پریاورن کو اب اچھا نہیں بنا رکھوے اس کا نن روپ سے خیال نہیں رکھو گے پریاورن میں جو ہے نا بات کیا بولتے ہیں
آے موسم انوائرمنٹ نا بڑا چینج ہو رکھا تھا ٹھیک نہیں تھا تو اس کی وجہ سے یہ سب چلا ہوا تھا
چلو اپنے ٹاپک پر دی میں
اور آج کل تو دیکھو کیا کہتے ہیں پیڑ پودے جتنا بھی دیکھو آپ شہروں کی طرف کچھ ہے ہی نہیں سارا کا جہاں بھی ہے تو وہاں بھی سارے کٹےج جا رہے ہیں تو اس کی چیزوں سے وہ بھی ساری پریشانیاں بنی ہوئی ہیں جگہ جگہ ا شہروں میں تو جگہ جگہ فیکٹریاں کمپنیاں ان کی وجہ سے دیکو کچھ بھی ہے سانس کے تھرو وہ دھواں نکل رہا ہے تو وہ جا رہا ہے ہمارے اندر جا رہا ہے بچوں کے اندر جا رہا ہے تو وہ ساری سانس کی سبھت بیماریاں ہو رہی ہیں انفیکشن ہو رہا ہے یہ سب وہی چیزیں ہیں اور تو اسی سے ہے یہ
ہاں صحیح بول رہے ہو آپ کو اور آپ کو معلوم ہوگا یہ اس کی وجہ کون ہے ہم ہم ہی لوگ ہیں نا
بالکل صحیح بات ہے اس کی وجہ بھی ہم لوگ ہی ہیں لیکن وہی ہے نا جب سارے اٹھے ہوتے ہیں جب سے یونٹ بنتی ہے میجورٹی بیٹھتی ہے اس سے سب تو یہ ساری چیزیں بھی حل ہو سکتی ہیں لیکن کوئی کرے تب کی بات ہے یہ سب کو کرنا پڑتا ہے کسی ایک جن کرے گا تو اس سے نہیں ہوگا نا
اور کیا وہ بھی صحی بول رہے ہو نا آپ
بالکل میں نے تو ہماری طرف کیا کہتے ہیں ہماری کالونی میں کیا ہے کہ مطلب فیکٹری ہے ایک تو اس سے کیا ہے جیسے دھواں نکلتا ہے وہ ساری چیزیں اور ادھر گلی میں ہمارے ایک پارک وہاں نہ کسی کوئی پیڑ پودا کچھ نہیں تو ہم لوگوں نے کیا ہے کہ سارے کالونی والیوں نے اکٹھا ہوک اس میں مطلب پیڑ پودے یہ کر رکھا ہے کہ ہفتے میں نا ہمیں دو دن پودے لگانے ہی لگانے ہیں بچوں سے لگوانے ہیں تو ہم یہ والا کر رہے ہیں تو ابھی کیا ہے کہ اچھا کو بھرا بھرا ہمارا پارک ہو گیا ہے شام میں صبح میں ہم وہاں جا کے بیٹھ رہے ہیں تو بڑا اچھا لگتا ایک الگ ہی ذہن میں خوشی ہوتی ہے ایک الگ ہی تھوڑا سا ماحول بن جاتا ہے خوشی والا بھی چلو ٹھیک ہے اچھا ہے یہاں پہ بچے بھی اور یہ ہمیں سوچنے والی بات ہے ہمارے بچے وہاں کھیلنے جا رہے ہیں وہ ہمارے لیے بھی فائدے مند والی چیزیں ہیں تو یہ اور زیادہ تر تو لوگ آپ کیا کرتے ہیں کوڑا لیں گے اپنے گھر سے تو آپ نک لے رہی ہو اور باہر پارک میں ڈالاتتی ہو گلی میں ڈالاتتے ہو تو یہ والی چیزیں بڑی خراب ہو رکھی ہیں یہ بھی دیکھ وہ آپ گھر سے تو نکال رہے ہو باہر آپ کے بچے کھیلنے جا رہے ہیں ا نا ہم لوگ سڑک پہ یہ بھی ہے تو اس سے وہی چیز ہے وہی گندگی پھر ہمارے سانسوں میں ج رہی ہے تو یہ سوچنے اور سمجھنے کی چیزیں ہیں
جیسے کہ ہم بولے کوھ اب
ہاں جی ہاں جی
اچ جیسے کہ آپ بول رہے ہو نا پیڑ پودوں کے بارے میں ان ان میں بھی ہمارا ہاتھ ہے کیونکہ آج کل معلوم ہے نا آ کو لووں نے کیا روزگار بنا لیا ہے پیڑ پودوں کو ہرے ہرے پیڑ ہوتے ہیں ان کو کاٹ کاٹ کے تو بازاروں میں جا کے بیچنا ان سے پیسے کمانا یہ آج کل کا روزگار بن گیا لگوں کا ان کو اور کچھ تو روزگار ملتا نہیں ہمارے پریاورن کو ان نقصان پہنچانا اور ہمیں ان ان سے کچھ چیزیں جڑے بھی ہیں جیسے پچی جیب ہے ن پیڑ پودا سے ان کو نقصان پہنچانا وہ خود ایک اکیلے پیڑ کو تھوڑی پہنچا رہے ہم سب کو بھی پہنچا رہے ہیں ان سے ہمیں بھی تو پریشانی ہوگی نا جیسے کہ آپ آپ پیڑ نہیں رہیں گے اپ تھوڑے تھوڑے کر کے پیڑوں کو کاٹنے لگو گے تو یہاں سے آ گے اکال پڑنا شروع ہو جائے گا بارش بارش تو ہوئی ہوگی نہیں پھر اس سے سوکھا ن بھی آئے گا نا اور مٹی بھی ابرک نہیں رہے گی
جی جی یہ تو ہے یہ تو آپ نے بڑی اچھی بات کہی ہے پیڑ پودوں کا ہم لوگوں کو وشش خیال رکھنا چاہیے لیکن آج کل تو وہ کہتے ہیں نا ہرا پیڑا تو بھی لوگ باغ کاٹ لیتے ہیں کچھ نہ کچھ اس سے بنا رہے ہیں تو ان لوگوں کو پتا نہیں کیا فرنیچر وغیرہ ارے جو سوکھ گیا آپ اس
اس کا استعمال کرو جیسے ہم میں جیسے کہ میں میں اور کچھ بول رہوں ہ ایسے آپ پیڑ پودے بھی تویں ہمیں کئی طرح کی سویدھا دیتی ہیں جیسے آپ پیڑ کے نیچے بیٹھ کے دیکھنا تو ہمیں کیسا الگ ہی محسوس فیل ہوتا ہے نا جیسے شدھ دباابات ملتا ہے شھ دوا ملے تازی تازی ہے نا اور وہ ہمیں پھل بھی دیے ہوے ہیں کچھ اوشدھی بھی دے ہوے ہیں جیسے اس سے کچھ بیماریوں کے کام آب نا وہ بھی دے دے
ہمیں اوریجنل آکسیجن پراپت ہوتی ہے جو ہم شہروں میں دیکھو یہ ساری چیزیں بالکل نہیں ہے تو یہ والی چیز بڑی پریشانی والی ہے
وہ تو وہ تو ان شہر والوں سے پوچھو کہ پیڑ پودے کیا ہوتے ہیں وہاں پہ ہے نہیں ان کو کیا محسوس ہوتا ہے گھروں میں اندر بیٹھی بیٹھی رہتی ہیں تو انہیں اچھا نہیں لگتا شھ واتورن نہیں ملے سٹیوں کے سٹیوں والوں کو جیے گاؤں والوں کو دھنا وہاں پہ شدھ واورن ملے گ سوچھ وایو ملے گی ہے نا جس سے لوگ بیمار بھی کم پڑے ہیں گاؤں کے ہے نا شر کے پچا
یہ تو ہے ہمارا تو ابھی چھٹیاں ہوئی تھیں تو گاؤں میں نا ہمارا مہکا ہے تو ہم تو ادھر جا رکھے تھے تو ادھر ادھر سے ہمارا آنے کا من نہیں کر رہا تھا کیونکہ آ وہاں اٹ رہے ہیں پکشیوں کی چہ چا کے ہے اور صبح گھومنے کا ایک الگ ہی نظر آ رہا ہے مطلب جو چیز وہاں ہے نا ہر چیز فریش ہے اور کیا کہتے ہیں جیسے دودھ ہو گیا گھی ہو گیا وہاں ساری چیزیں فریش ہے ایک دم سبزیاں ساری فریش ہے آپ ادھر آ کے دیکھ کے شہروں میں یہاں دودھ آپ کو مول کا لینا پڑ رہا ہے ہمیں نہ پتا وہ کتنا اس میں پانی ڈالتے ہیں کیا یوز کر رہا ہے ہمیں اس کا ٹیسٹ ہی بالکل الگ ہوتا ہے گھی بھی کوئی پراپرلی فریش نہیں ہوتا ہے اور سبزیاں آپیکھو منڈیوں میں کئی کئی دن کی پڑی ہوئی ہوتی ہیں چوڑی ہوئی ہوتی ہیں لا کے ہمیں وہی بنانی پڑتی ہے کھانی پڑتی ہے کیا کریں وہ ایک مجبوری ہو جاتی ہے اور گاؤں میں آپ تو ہماری امی نے سارا مطلب جیسے پالک ہو گیا بھنڈیاں ہو گیا سارا سب کچھ بو رکھا تھا اور اسے ایک الگ ہی ٹیسٹ ہے اس کے اندر کیونکہ وہ جیوک ہو گیا وہ اس میں کوئی نہ دوا لگ رہی ہے نہ کچھ ہو رہا ہے مطلب فریش آ رہا ہے توڑا جا رہا ہے بنایا جا رہا ہے تو اس کا ٹیسٹ ہی الگ ہے اور اس کے لیے زیادہ تر گاؤں کے لوگ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ بیمار نہیں پے ہوتے ہیں مطلب وہ صحت مند رہتے ہیں اور گاؤں کا شہر کا انسان جو ہے وہ گھر گھر میں رہتا ہے دیکھو باہر کی چیزیں کھا رہا ہے یہ کھا رہا ہے اور کوئی بھی فریش چیز نہیں ہے ہر چیز میں ملاوٹ ہے اس لیے وہ بیمار بھی بہت زیادہ رہتا ہے
صحی کہہ رہے ہو جیسے کہ اور کچھ بھی ہے جیسے آپ ایک بار دیکھو پیڑ پودے نہیں رہ گے تو بات واتورن کیسے مانسون بگڑے گا نا ج واتورن کا ہے نا جیسے جیسے کہ پہلے پہلے تھا نا پہلے کتنی پیڑ پودے تھی اور پہلے کے لوگ نہ تھے پیڑوں کا اچھی طرح سے خیال رکھتے تھے ان کو کاٹتے نہیں تھے آج کل کے تو پیڑ کاٹ رہے ہیں جس وجہ سے بارش کم ہو رہی ہے نا اسی وجہ سے تو گرمی بڑھ رہی ہے گرمی کی تاپمان زیادہ آ رہا ہے اب جس جگہ پہ پ دیکھنا آپ جیسے فیکٹری میں فیکٹرییاں ہوتی وہاں پہ جا کے دیکھنا اور جہاں پیڑ پودے وہاں پہ دیکھنا وہاں کاا فیکٹری بیچا پڑ پتے وہاں کا تامان کھ کم ملےا اور فیکٹری میں وہاںہ زیادہ ملے گا نا آپ کو
بالکل بالکل ہم نے یہی تو بتایا دیکھو آپ کو کہ یہاں پارک تھا اس میں کوئی پیڑ پودا نہیں تھا ہم تب اس میں واک کرنے جا رہے ہوتے تھے بچوں کو لے کے جاتے تھے کوئی مطلب اتنا اچھا نہیں لگتا تھا اور جب سے ہم نے وہاں پہ پیڑ پودے وغیرہ یہ سارے لگائے ہیں مطلب جیسے نیم کا پیڑ ہو گیا جو اوسدھی میں بڑا کام آتا ہے نا اور پیپل کا پیڑ ہو گیا بہت سارے پودے تھے جو ہم نے وہاں پہ لگائے اور وہ مطلب سات آٹھ مہینے کے اندر اتنا گروتھ کر گئے کہ اب ہم وہاں شام کو س جاتے ہیں اپنے بچوں کو لے کے جاتے ہیں تو وہاں بیٹھ رہے ہوتے ہیں تو بہت سکون مل رہا ہوتا ہے ایک تو وہاں ہرا ہرا ایک دم شانتی والا واتورن ہو جاتا اوپر سے پیڑ پودوں کی چھایا ان کا ہوا چلنا وہ ساری نیچورلی چیزیں ہو جاتی ہیں
یہ بول چ آ
اور آج کل معلوم ہوگا آپ وہ بھی بول رہے ہو کہ پڑ پودے لگائے ایسا نہیں ہوتا ہے کچھ لو ہوتے ہیں پیڑ پڑودے لگا دیتے ہیں ان کا خیال رکھ نہیں ہے نا جیسے کہ انوں نے تصویر لگا دی ہے ان کا خیال رکھنی رہی ان میں نیم سے نیمت روپ سے پانی نہیں د رہے ان میں کاد بھی نہیں دے رہے پیڑ کہاں سے بڑا ہوگا وہ بھی تو صحی بات ہے
جی جی یہ تو دیکھو یہ تو مین چیز ہے اب ہم ہم خود کو ہی دیکھ لو ہم لوگ اپنے اچھے سے نہیں کھائیں گے نہیں پیئیں گے نہیں تو وہ چیز تو ہمارے اندر بھی آتی یہ نا بچہ ہے ہمارا ہم اس کو اچھا نہیں دیں گے کھانے کے لیے پینے کے لیے نہیں دیں گے تو وہ گروتھ نہیں کرے گا ہے نا مطلب جو ایک ک مطلب گاؤں کا بچہ آپ نے دیکھا ہے وہ ساری چیزیں ا مطلب جیوک چیزیں لے رہا ہے ایک دم فریش والی چیزیں ہیں کوئی ملاوٹی والی چیز نہیں ہے اور ایک شہر کا بچہ ہے اس کی اور اس کی گروتھ میں جمین آسمان کا فرق ہوتا ہے
سی کہہ رہی ہو آپ اب جیسے کہ وہ آالنکین پان تو ہے نہیں وہ پیڑ پودہ آتا ہے وہ کھانسی اپنے آپ نہیں لے پائے گا آپ آپ کو اس کا سہایتا کرنی پڑے گی جبھی تو وہ گرو کرے گا نا
بالکل بالکل اس کو اچھے سے ٹائم پہ پانی اور اس میں کھاد یہ سب چیزیں بہت ضروری ہے تبھی تو وہ گروتھ کرے گا
آپ سے بات کر کے ہمیں بہت خوشی ہوئی اللہ کری آپ سے خ دوارا بات ہو ن جناب خدا آس
امین